ہیلو
اللام و علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت سے
ا خریے آپ بتائیے کیا کر رہی
کھ نہیں بس نہ کے کے آئے تھے اور بس بیٹھے تھے ہم سوچا آپ کو کال کر لے آج جمعہ تھا تو سوچا ہ سے بات کر لے اور جمے کی تیاری کر لے آپ نے
جی بولے اور سرمایا کا کھانا وغیرہ ہو گیا
کھانا سب کھا لیا سب بس اب جمعہ پڑھنے جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں
ہاں ایک بجے جاتے ہیں ہمارے یہاں
جی بالکل ہمارے بھی ایک بجے جاتے ہیں وقت ہو گیا اب
ج پول
جی اور بتائیے آپ یہ آج کل کیا سیکھ رہی ہے نیو لرننگ اسکم میں
ہ سوچنا نا کمپیوٹر سیکھ رہ کیونکہ آج کل کمپیوٹر سکن بڑا ضروری ہو گیا ہے آج کے زمانے میں کمپیوٹر تو سبھی کو ہی آنا چاہیے
جی بالکل سح فرما آج کل ویسے کمپیوٹر کی کافی زیادہ ایسے کام ملتا ہے ورنہ اس مطلب ہر جگہوں پہ دیکھ لو آپ چھوٹیے دکانیں ہیں وہاں پہ بھی کمپیوٹر کا ہی کام ہے دیکھ لو آپ وہاں پہ بھی یہی ملتا ہے ہاسپٹل میں بڑے آفس دیکھ لو چھوٹے موٹے جو کلینک ہوتے ہیں وہاں پہ سب جگہ پہ بس کمپیوٹر کا ہی استعمال ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو مطلب کمپیوٹر سیکھنا کافی زیادہ ضروری ہو گیا ہے
فم ہوج کل آج کا گ تو کمپیوٹر کا ہو گیا ہے جس کو کمپیوٹر نہیں آتا ہوتا ہے ان کو کام ملنے میںا بڑی دقتیں ہوتی ہے
جی بالکل سی فرمایا آپ نے کافی دقتیں ہوتی ہے لیکن کافی اچھا بھی ہے نا تو کمپیوٹر کے اس سے ہمارا کتنا کام آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا کام جلدی پورا کر پاتے ہیں اچا
ہے آج کل تو سب ی کھانا پینا چلے کے کپڑے وغیرہ چلے کے کام وغہ ما کو چیزیں مگا تک سبزیاں وغیرہ بھی سب کچھ آن لائن لوگ منگا لیتے ہیں ہاں
جی اور ویسے تو ہم دیکھا جائے تو کمپیوٹر کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ایسی ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے مطلق ہم کچھ بھی اگر چاہیں تو وہ چیز سیکھ سکتے ہیں
ر تو دنےے بس تو نہیں دیکھنا چاہیے ہم کمیونکیشن وغیرہ سے وغیرہ بھی سیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی کمپنییاں میں نا کمی شیک سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے نئی چیزیں سیکھنا انسان کی ترقی میں ترقی کے لیے کتنا بہت ضروری ہے ج میں ہم نئی چیزیں سیکھنے کا علم اور اعتماد بنتا بڑھتا ہے ہمارا
جن ہار نئی چیز سیکھنے کے لیے عمر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کئی بچوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ فول وغیرہ میں کئی کئی باشا سیکھ رہتے پندرہ سولہ سال کی عمر میں
جی بالکل بالکل صحی
یہ سب چیزیں وز وغیرہ میں دیکھی تھی کوئی بچہ سافٹ ویئر انجینئر کا کورس بھی کر لیا تھا سولہ سال کی عمر میں وہ بھی گھر بٹری فون وغیرہ سے
جی بالکل سرفم آپ ویسے کافی اچھی چیزیں ہوتی ہے نا ہمیں سیکھنی چاہیے نئی نئی اسکلس ابھی تو مطلبب ایسا وقت آ گیا کہ کافی کتنی ساری نئی اسکلس آ گئی ہے جو ہم آسانی سے سیکھ بھی سکتے اور ان کے ذریعے ہم کافی
اچھا بھی کر آج تو ہاں ہاں نئی نئی اسکل سیکھنا ہی چاہیے تاکہ بوشیہ میں ہم انچ انون کی جب جور کرتے کرے تو ہم ان کے لیے کہاں بر کرتے بڑی بڑی کمپنیاں یہ سب بڑی چیزیں آفر کرتی ہے کمپوٹر کلاس کے الگ الگ فل وغیرہ نے ان لوگ کرواتے بھی ہیں تو آن لائن وغیرہ بھی سیکھ سکتے ہیں یہ سب فری میں بھی کوئی کوئی کمپنی فری وغیرہ میں بھی سکھاتی ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ہر انسان کو وقت کے ساتھ نئی چیزیں سیکھنا مطلب کتنا ضروری ہے کافی اچھا ہوتا ہے اس میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے ہمارا کتنا مطلب زندگی میں کافی کتنا سدھار آ جاتا اور کتنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہم اس میں
آج ک ہی د نئی نئی چیزیں میں ج شاہی تاکہ آگے جا کے ہمیں یہ تکلیف نہ ہو آج کا تو ایسے بھی زمانہ ا آئی کا ہی زمانہ ہے جیسے مارکیٹ وغیرہ ابھی تو ہمارے انڈیا میں تو ک ہی یز ہوتا ہے ب لیکن دوسرے بڑے ودوش وغیرہ میں اے آئی کا کتنا زیادہ ہو گیا ہے سب اے آئی وغیرہ پہ ہی کام کر کے نئی نئی ٹیکنالوجیاں آ رہی ہے تو لوگوں بھی اسی طرح کا اسکل و وا ا کام وغیرہ کرتے آگے کا جوگ ہے نئے کے زمانے کے حساب سے ہمیں نئی چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ آگے جا کے ہماری تکلیف نہ ہو کوئی کوئی ہوتا ہے جو نئی چیزیں سیکھتے رہیے پرانے ٹائم یہ چیزیں چلاتے پھر ان کو آگے جا کے بڑی تکلیف ہوتی ہے
جی بالکل صحیح فمایا آپ نے اور مطلب وہ بولتے بھی ہیں نا کہ نئی اسکلس انسان کو کامیابی کے کافی قریب لے جاتی ہے تو یہی تو جو ابھی مطلب یہی تو ہے بات اگر ہم کوشش کریں نہیں اسکل سیکھنے کی تو ہمیں ہمیں کافی حد تک اپنی زندگی میں کامیابی عطا کرتا ہے
بالکل صحی سھر بنا لینا ہماری امی نے بھی ہمیں برف الجا سے پھر ہم کو کمپیوٹر کلاس وغیرہ جوائن کرایا ہم نے خرمان نہیں رہتا پھر ہماری امی نے کہا آج کا یوگ ہے کمپیوٹر جس پ کمپیوٹر وغیرہ نہیں ان کی جانکاریاں نہیں ہوتی ہے ان کو مارکیٹ میں بڑی مشکلیں آتی ہے سب کچھ کام وغیرہ کرنے میں آج کے ٹائم میں تو سب کمپیوٹر پ ہی کام ہوتا ہے جب کمپیوٹر ہی نہیں آئے گا تو ہم کام کیسے کریں گے اس کے لیے ہماری امی نے پ ہمیں کمپیوٹر کورس وغیرہ کروا رہی ہے
جی بالکل ابھی تو انیں کا تو دور چل رہا ہے کمپیوٹر کا کمیونیکیشن سیکھنا آج کل اسی سب کا دور چل رہا ہے تو یہ کافی اہم ہو گیا سب کے لیے سیکھنا
جی بول یے آج یہ بھی ایسا ہے آج کے زمانے میں جس کمپیوٹر نہیں نہ آیا ان کو کام ملنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے
جی بالکل س فرمایا آپ نے تو اس لیے وہ بولتے ہیں ان کا اینڈرائڈ چیزوں کا اور کمپیوٹر کا کمیونیکیشن کا ان سب کا سیکھنا کافی بہت ضروری ہے ہمارے لیے ام سب کا سیکھنا بھی چ چاہیے اور اپنی زندگی میں ہم کافی ترقی حاصل کر سکتے ہیں ان کے ذریعے
ئی سلان کئی کئی جگہ ہم نے دیکھا بھی جس سے کمیونکیشن اسکل اچھی نہیں ہوتی جس سے کمپیوٹر نہیں آتا ان کو نوکریاں بالکل بھی نہیں ملتی ہیں ہم تو ان کو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں
جی بالکل کمیونیکیشن اور یہ سب سیکھنا ہمارے لیے نئی چیزیں جو سیکھ رہے ہیں ہم یہ ہمارے لیے کافی فائدے مند ہے تو ہمیں جہاں بولتے ہیں نا جہاں فائدہ ملتا تو وہ چیز تو کرنی چاہیے نا ہم کو
بالکل صحی پررما رہےا آپ کو تو چاہیے تھ اتنا آن لائن ہو جائے گ یہ سب ت تو بالکل س ہو مجھے اپنی کمییکیشن ویرہ آ
جی جی ہو میں تو ویسے ابھی جی بلیے
جات اس کی سروعات کیسی سمجھ رہ ہیں کہ فائدے کیا ہے اس سے آپ آن لائن بتا دیتے ہیں یوٹیوب وغیرہ ویڈیو
جی بالکل اور یہ ہمیں نا انگلش بولنا بھی کافی زیادہ س مطلب سیکھنا ضروری ہے کیونکہ بولتے ہیں نا کمپیوٹر اسکل سیکھنے کے لیے انگلش کا سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے ہمیں تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا
یہ کمییشن اسک نہیں ہو جاتا ل تو آج کال تو دیکھو کھ کسی کسی کا ن برے برے جا ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے تو کمیونکیشن اسکل اچھی مورتی ہے تم سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کام وغیرہ
جی بلکل اس لیے میں تو بولتی ہوں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو کہ آپ بھی نا تھوڑا انگلش سیکھے اور کمپیوٹر سیکھے کیونکہ ابھی انہیں کا دور چل رہا ہے اور انیں کے یہی جہاں بھی آپ کام کرنے جاؤ گے کچھ نئے جاب ڈھونڈو گے تو وہاں پہ یہ سب چیزیں ہی ملے گی آپ کو کام کرنے کے لیے
بلکل صحیح فرمایا آپ مجے تو اور بور آگے جاتا پھر کوئی اور نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی تو ہمیں اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے آگے کاہی سوچنا ایسے کا سوچتے پے تو جو کام کرتا ہے جنگل میں جنی سفلتا بھی نہیں ملتی ہے
ج بلکل صحیح فرمایا آپ نے میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی کمپیوٹر یہ انگلش بولنا اسپیکنگ اور ریڈنگ دونوں اچھے سے سیکھوں مطلب کہ ایسا یہ سیکھ لے گا تو میں اپنی جو میں اسکل سیکھ رہی ہوں اس میں کافی مدد ملے گی میرے کو ان سب سے
بلکل صحیح فرمائی یہ سب میں نا آپ یوٹیوب وغیرہ کا بھی ویڈیو کی مدد لے سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ کا نا کوورس بھی آیا جو فری رہتا ہے تو آپ اس کو سیککھو گے نا تو آپ کی بڑی بہت مدد ملے گی اور آن لائن اے آئی ٹول وغیرہ بھی ہو جو آپ سے ہے نا فیس ٹو فیس بات بھی کر سکتے ہیں
جی بلکل میں بس میں بھی یہی کر رہی ہوں انہیں سے تھوڑا تھوڑا سیکھ رہی ہوں ہاں تھوڑا تو مطلب ابھی اتنا زیادہ نہیں آتا لیکن تھوڑا کوشش کر رہی ہوں لیکن انشاء اللہ میرے کو لگ رہا ہے میں کافی جلدی یہ سب سیکھ جاؤں گی
ج ایک بار ہمیں ٹھان لیا نا تو بلکل سیکھ کے ہی رہا سکتے ایک بار ہم معشت کر لیں گے کہ ہم کو سیکھ سیکھنا ہے تو مطلب سیکھنا تو ہم سیکھ ہی جائیں گے ادھر بیٹنے ہی چیز کرتے کہیں باہر جانے بت لیں گے
جی بلکل شکریہ مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے نیو اسکلس کے بارے میں اور جانکاری لے کے اور میں بھی کوشش کروں گی اور آپ بھی کوشش کریے
بالکل مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شک شکریہ
شکریہ اللہ حافظ